ہیلو
ہیلو
آواز آ رہی
ہاں آرہی ہے
ہاں بولو
ایک کال چلی گئی نا
چلی گئی
ہاں ایک کال ویسٹ ہوئی نا پھر
کیسے مجھے تو کال ہی نہیں آیا
ارے کیا تھا میں نے پتا نے نیٹ ورک پروبلم کی وجہ سے آپ کچ شو نہیں ہوا ہوگا میری طرف سے کال گئی ہے
میرے پاس تو آئی نہیں کل بھی ہے میں جب شگفتہ دیدی کے ساتھ کر رہی تھی آپ کو میسج کی آپ بزی ہوں گے گھر رپلائی نہیں کی ہوں گی پھر جب میں شگفتہ دیدی کے ساتھ کی کالس تو اس میں تو کیا ہوا کیا بولتے ہیں پورا ہم کال پہ بات کیے اتنا پانچ منٹ ہوا آپ پھر دوبارہ سے آواز ہی نہیں چل رہی نہ ان کی مجھے آرہی نہ میری ان کو جا رہی آٹومیٹک کال کا ڈسکنیکٹ ہوئے کل کتنے تین یا چار
ہوں ارے وہ میری پرسوں آپ کے ساتھ ہوئی تھی پھر اس کے بعد آپ نے کال کیا نہیں میں بھی بھول گئی تھوڑا سلائی کا پریش چفا پھر مجھے یاد ہی نہیں آیا میں نے کل بھی کل پورا دن مجھے کچھ یاد نہیں آیا میں فھر ابھی بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنے جا رہی تھی تو وہ پینڈنگ بتا رہا تھا ٹرسک اس لیے میں نے سوچ اپ کر لیتی ہوں
وہی تو میں آپ کو کل میسج کیا کل سنڈے تھا نا پھر میں کل آپ کو میسج کی کل بزی ہوں گی گھر کے پھر میں کال نہیں کی میسج کی
ہاں کوئی نہیں تین ہی ہے اب ایک تو ویسے بھی ویسٹ ہو گئی ہے ایک ہو رہی ہے اس کے بعد ایک اور بچے گی
وہی تو ال ربی ہی
ہاں ابھی تین میں سے ایک بچی ہے
ہوں
بیسٹ جیادہ ہوئی میری اس ٹائم لگ بھگ مان کے چلیے آپ تیس میں سے مجھے لگ رہا ہے کی نو یا دس کول میری بیسٹ ہوئی ہے
کیوں
کیونکہ یہی پروابلم ہوتا ہے نا دو تین کال تو آپ ہی کے ساتھ ہو گئی پھر دو تین کسی اور کے ساتھ ہو گئی ایسے
ایتھ ہو گیا
اب جو آئے گا سو آئے گا نہیں آئے گا سو
چھوڑ دینے کا ابھی ٹرانزیکشن ٹاسک ابھی آیا را میرا تو وہ آ رہا ہی نہیں میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں وہ آئے آئے آئے
اچھا اپ کا وہ آ گیا ٹرانزیکشن والا ورک
نہیں نہیں میرا مجھے کتنا وہی چاہیے مجھے تھوڑا نیڈ ہے پیسوں کی تو وہی
ہاں نہیں آ رہا ہے نا ہمارے بھی دوسری والے ای ڈی میں کہاں آ رہا ہے
نہیں آیا وہ آپ کا اسٹارٹ آپ کا کتنا ہوا تھا اس میں اماؤنٹ آپ کمپلیٹ کیے تھے نا ہیلو
ہاں آ رہی ہے آواج بولیے نا
ہاں وہی آپ کمپلیٹ کئے تھے نا آپ کو کتنا کتنا ہوا تھا
میرا ستائیس ہجار ٹاسک اس میں ہوا تھا ستائیس پورا نہیں ہوا تھا تھوڑے کم تھے تین سو چار سو اور دس ہزار پہلے آئے تھے اور بارہ ہزار ابھی دکھا رہے ہیں میرا اس بار کم آ رہا ہے باقی تیس سگفتہ میم کا اس بار تیس ہزار دکھا رہا ہے اور باقی لوگو کا سب کا اچھا آیا سبینا کا بھی ستائیس ہزار ہے
توم آپ کا ہی کم آے کیا
ہاں کیونکہ میں اس بار اتنا کام پہ دھیان نہیں دے پائی نا آن لائن میں سلائی کے چکر میں پڑ جاتی ہوں تو پھر اتنا نہیں دے پاتے دھیان اب مجھے بات کرنے کا بھی فون پکڑنے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو ورک کرنے کے لیے تو فون چاہیے ہوتا ہاتھ میں
ہاں
پھر نائٹ میں کبھی کبھار سوتے سوتے جتنا ہو جائے سو دو سو پانچ سو اتنا کرتی تھی دھیرے دھیرے تو پھر نہیں اب پایا
اچھا ابھی ختم ہوا کیا ابھی نہیں آ رہا ہے کیا ٹاسک
نہیں ابھی تو آئی ہی نہیں رہے ہیں نا ختم ہو گئے سارے ابھی تو ورک نہیں آ رہا ہم کو ہاں سگفتہ میم کا تو بہت اچھا ہوا اگلی بار ان کو آٹھ ہزار آیا تھا اور اس بار ان کا ایک تیس ہزار دکھا رہا ہے تو مان لیجے انہوں نے مطلب کما لیا نا چالیس ہزار تو
ہاں
دو سو تھی اور تین چار ہزار تین چار ہزار انہوں نے فونے فرینڈ کا بھی تو کمایا تھا دو آئی ڈی سے کام کریں گے نا وہ لوگ
ہاں ہاں
کوئی نہیں میں وہ لوگ ادھر سے کما رہے ہیں میں ادھر سے کما رہی ہوں
امم امم صحیح ہے
ہاں میں میرا بھی اسٹارٹ اپ ہے تو میں تھوڑا دھیان ادھر زیادہ دے رہی ہوں
ہاں ہاں
اتنا جتنا ادھر جتنا ہو پاتا ہے جتنا امپورٹینٹ ہوتا ہے اتنا کر لیتی ہوں جتنا بن پڑتا ہے وہ کوشش تو پوری کرتی ہوں لیکن میم دیکھو دو ہاتھ ہے دو ہاتھ سے میں کتنا ہی کروں
ہاں اور پھر ابھی یہ شاپ ابھی ابھی ابھی اوپن کیا ہو کیا آپ
ہاں ابھی سترہ تاریخ واپس اب سترہ آئے گی تو مجھے ایک مہینہ ہوگا
اچھا پہلے گھر پہ ہی سیتے تھے کیا پہلے گھر پہ ہی سیتے تھے
ہاں پہلے گھر پہ ہی تھی بٹ ابھی میں نے سوچا ایسے دھیرے سوچتے رہیں گے تو سوچتے ہی رہیں گے اب ساپ پہ کیا کسٹمر آتے رہتے جاتے رہتے گھر پہ کبھی آتے کبھی نہیں آت ے اور گھر پر زیادہ تر ریلیٹو آتی ہے تو پیسے بھی پورے نہیں ملتے ہیں تھوڑا بہت ادھار ہی رکھ کے چل جاتے ہیں کہ بار آئیں گے تب دیں گے وہ چھ چھ مہینے تک ہی واپس نہیں آتے ہوگا
ہم حا حا ہم
بھی کسٹمر ہوتے ہیں ہاں ایک بار اگر تین چار ڈریس سلوا کے لے گئے اور ان کا پندرہ سو دو ہزار کا بل بن گیا تو تھوڑا بہت دیں گے اور چار سو پانچ سو باقی رکھیں گے پھر اس میں سے بولیں گے ہاں اس بار آئیں گے تب دیں گے اور پھر وہ واپس آتے ہی نہیں واپس تب آتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے بیچ میں نہیں آتے
ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کی محنت اتنی لگتی ہے اس میں
اسی لیے پھر میں نے اب چو ب کر دیا اب شاپ میں تو میں کسی سے ادھار رکھتی نہیںوں میں نے کہہ رہ مجھے رینٹ بھرنا رہتا ہے مجھے لائٹ کرنی پڑتی ہے اگر میں ادھار رکھوں گی تو بھروں گی کیسے اور بھائی ہمارا بھی تو خرچہ اسی سے چلتا ہے نا ہم تو اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں
ہاں
اسچ لیے
کیا آپ
اس لیے پھر میں نے سو کووپن مجھے کرنا بھی تھا میم خود کا مجھے چھوپکا تو میں سب سے ہی سوچ رہی تھی بٹ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک سنجوگ نہیں بن رہا تھا
ہوں
ہاں باقی میں سوچ تو گپ سے رہی تھی کہ نہیں مجھے اپنا خود کا کرنا ہی ہے
آپ کو ہر ایک ٹائپ کا آتا ہے سینے
ہوں ہاں فائنلی اب ہو گیا ہے تو اب اب تھوڑا
آپ کلاس بھی لے تو چلے چلتا ہے مطلب کہ آپ ادھر سے کپڑے بھی س لیں گے نا تو اس میں بھی ہوگا پھر آپ کلاس لیں گے تو بھی زیادہ اچھا رہے گا
ہوگا میم لیکن تھوڑا برڈن میرا کام ہو جائے نا ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ اسٹیچنگ پر میرے پاس گراہک اچھے سے آنے لگے تو مطلب دو تین مہینے میں شوپ اچھے سے چل جاے پھر میں ایک لڑکی رکھ لوں گی تو میری تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی اسٹیچنگ وہ کر لے گی اور میں اپنا آن لائن کلاسز بھی دیکھ لوں گی اور ٹائم ملے گا تو اسٹیچنگ بھی کر لوں گی میں یہ سوچ رہی ہوں کیونکہ اکیلے میں کلاسے لینے بیٹھ گئی تو سلے گا فون کے بیچ بیچ میں میرے بچوں کا بھی رہتا ہے اسکول جاؤ ان کو لے کے آؤ اب بھی بچے کو لے کے آئی ہوں اب واپس گھر گئی پھر کب کپڑے چینج کروائے پھر واپس آئی مطلب دن میں میرا دو دو گھنٹے تو ایسے ہی خراب ہو جاتا ہے آنے جانے میں ادھر ادھر ہی جی
اپ گھر وہاں سے شاپ کو ہی لانا تھا نا کپڑے آپ کے بچے کے یہاں پر ہی چینج کرا کے
ہوں آپ تھوڑا ٹائم دیکھتے رہنا ہے نا میرا تو فون رکھا ہوا ہے سائڈ میں
ہاں ہاں میں دیکھتی رہتی ہوں ابھی ایک منٹ ہوا ہے
ابھی وہ میم دوسری لینگویج میں بھی تو فرق بتا رہی ہے نا کے علاوہ تو اس میں ہاں تو آپ کو نہیں آتا اس میں
مجھے اسپینش نہیں آتی مجھے ہندی آتی اے کنڈا
یہ والا جو ہم کر رہے ہیں فونے فرینڈ کا یہ بھی تو اردو میں ہے لیکن ہم تو ہندی میں ہی کر رہے ہیں نا اس کو
ہاں مطلب کہ اسپینش لینگویج بولنی ہوگی شاید اس میں مجھے تو کنڑ آتا ہے
چلو ٹھیک ہے مجھے بھی نہیں آتا کوئی دوس را ہندی انگلش اور ہندی انگلش آتی ہے نارمل اس کے علاوہ مجھے کوئی لینگویج آتی نہیں ہے
مراٹھی بھی نہیں اتی مراٹھی لینگویج بھی نہیں آتی آپ کو ہیلو
کیا بول رہے ہو آواز نہیں آ رہی ہے
آپ کو مراٹھی لینگویج نہیں آتی
نہیں ہمارا ادھر کچھ کام ہی نہیں ہے نا مراٹھی بولنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارےادھر
آپ کی لینگویج کون سی ہے
ہم تو راستھانی بولتے ہیں مارواڑی بولتے ہیں ہم لوگ
اچھا اچھا مارواڑی
راجستھانی مطلب گاؤں کی لینگویج بھی بولتے ہیں نارمل تو اور بات کرتے ہیں تو ہندی میں بول لیتے ہیں
جیسے کہ ابھی جیسے ہم بات کریں زیادہ تر مارواڑی لوگ یہی یوز کرتے بات کرنے میں
ہاں
کبھی کبھی وہ اپنی لینگویج یوز کرتے مارواڑی
ہاں وہ بھی ہے
وہ مارواڑی لوگ بہت ریچ رہتے
ہوں آپ کبھی یو پی سے باہر گئے ہو
نہیں میں کرناٹک کے باہر ہی گئی نہیں آج تک میں میرے بنگلور نہیں گئی ہوں
اچھا بنگلور تو آپ کے ادھر پاس میں پڑتا ہے نا
نہیں بہت دور ہوتا ہے کتنا بارہ گھنٹہ
سونار کا وہ مطلب سونے چاندی جیلری کا کام زیادہ ہوتا ہے نا ادھر بنگلور میں
بنگلور میں ہاں شاپس ہیں وہاں پر زیادہ آج آج کل تو ہر ایک کونا کونا میں اچھا
ہوں ٹھیک ہے میں ریٹرن کرتی ہوں کال ہے نا ٹائم ہو گیا
ہاں ہوگےٹھیک